اچھا کہاں سے
میں ہردشوا سے بول رہی ہوں آپ کہاں سے بول رہے ہو
میں سوپور سے بول رہا ہوں آپ کیا کرتی ہیں
ا میں میں مطلب م ابھی اسکول میں پڑھ رہی ہوں کلاس میں رہ ہوں ابھی تھرڈ کلاس پڑھ رہی ہوں میں میں اسکول نہیں ہوں اور میں
کیاپڑا
آج ہمیں سمر ویکیشن ہو رہی ہے سمر ویکیشن ابھی چل رہی ہے ہماری تو
کتنے دن کی ہوتی ہے سمر ووکیشن
ٹوٹل میں ففٹین ڈیز کی ہوتی ہے تو آج میں سکسٹین ڈیز کی تی دیکو کیوں کیونکی سنڈے کو لے کے ہمیں سٹرڈے بولو گیا کہ آپ کشن ویکیشن ہے منڈے سے تو ہم نے سنڈے تو الگ بات ہوئی سنڈے تو سنڈے کو لے کے سکسٹی ڈیز ہوے
آپ نے اس دوران کوئی پکنک ایکسکرشن کیا کیا
نہیں کیا مطلب نہیں کیا میں نے کچھ بٹ سوپور وپور وہاں میں گئی کیونکی وہاں بابا کو تھوڈا وہ ہمیرے فادر کو تھوڑا پروابلم تھی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا فیر ہم جیسا فیر ہم نے وہیں سے بہت بہت ساری جگہ گئی تو وہیں سے فیر وہ پکنک ہوا
اچھا اچھا آ یے ماموں جان کے گر نہیں گئی اس دوران چٹیوں میں آپ کے ماما کہاں رہتے ہیں آپ کے ماما کہاں رہتے ہیں
ایک تو میرے ماما سری نگر میں ہے سری نگر میں ہے دوے لولاوالا میں ہے لولاوا ایک ڈسٹرک ہے تو
لولاپ ڈسٹرکٹ نہیں کپوارا ڈسٹرک ہے
مطلب لولاوا ہے ہاں کون مطلب ایک جگہ ہے پلیس
کس جگہ آپ کے ماما رہتے ہیں لولااب میں
وہاں پے وہ لولا گارڈ ہے نا جہاں پے مطلب کارز وارز جو ہوتے ہیں وہ گاڑیاں نکلتی ہے اس کے آگے تھوڑا پھر وہ بہت دور ہے وہاں سے لولاوا سے مطلب کپارا اڈے جگہ کا نام مجھے نہیں پتا ابھی تک کیونکہ وہاں ہے مل کے کسی بورڈ پے لکھ کے ہے ہی نہیں وہ اوپر لکھا ہے لولاوا ٹگر ایسے وہ باقی سارے لکھے ہیں مگر وہ وہ نہیں لکھا کی یے کون سی جگہ ہے
آپ کو بھی پتا نہیں تمہارے ماما کہاں رہتے ہیں
مجھے پتا ہے مگر وہ تھوڑا ڈفیکلٹ یے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے مجھے ڈھونڈنے میں جو جو پہلے مجھے ایک بار مجھے اس ماما کے گھر کا راستہ بتا دو مجھے وہاں پے آئے گا کبھی نہیں بولوں گی فیر سری نگر میں وہ رہتے ہیں سری نگر میں آپ جاؤ گے لال جک لال جک میں شال ٹینک کے مطلب شال ٹینک کی گاڑی پکڑو گے وہاں پے شال ٹینک جائیں گے وہاں پے جہاں پے روڈ اینڈ ہوتا ہے جہاں پے روڑ اینڈ ہوتا ہے تو مطلب ایک تو انجینئر ہے دوسرا ڈاکٹ تو ہے تیسرا میں بہت سارے ماما ہیں
بہت سارے کتنے
مطلب دیکھو ایک تو میرا بڑا ماموں جس کا نام ہے محبوبہ دوسرا والا ہے میرا چھوٹا مامو جس کا نام ہے مصدق حسن با دو ہو گئے آپ کاؤٹ کرتے دو اور میرا تیسرا والا جو مطلب ڈاکٹر ہی ہے ڈاکٹر ہے وہ ہوا اس کا نام ہے ساروس وہ مطلب ڈاکٹر کا ہی ٹریننگ لے رہا ہے مطلب ٹریننگ لی ہے وہ مطلب جس کا جو اس کا ڈائریکٹر ہے اس کو ڈرائیور ہے مطلب ایسی و کام کا بول ری تو یہ اور میرا تیسرا والا مطلب اس اس کے بعد جو ہے وہ ہے میرا تھا کے اور ایک اور بڑا ماموں اس کو میں بہت ہی ہوں ا ثاقب مامو اس کا نام ثاقب ہے تو وہ وہ اب کولکتہ میں ہے وہ مطلب وہ بھی وہ ڈاکٹر ہے وہ سرجن ہے ایک تو میرے وہ دوسرا اس کا نام ہے ناصر دوسرا والا وہ اس کا مطلب بھائی ہے اس کا بھائی ہے تو اور اور اس کا نام ہے ناصر وہ انجینئر ہے انجینئر
اچھا اچھا تمہاری ماں کیا کرتی ہے
مائی مدر از ہاؤس وائف پہلے وہ ٹیچر تھی اور ہایس وہ ہاؤس وائف ہے صوری
فادر کیا کرتا ہے آپ کا فادر کیا کرتا ہے
مائ فادر از پہلے وہ تھا سرپنچ گاؤں کا اب اب الیکشن ہونے والے ہیں پھر ایگزٹ پول بتائے گا کون کس کی پارٹی جیت رہی ہے کس کی آ رہی ہے تو اسی مطابق سے پھر سے بنیگی سر اور چیئرمین بھی بنےینگے کا چیئرمین چیئرمین کے لیے یہ الیکشنس ہو رہے پھر ایگزٹ پول کہ مدد سے وہ دیکھیں گے
اچھا اچھا اچھا آپ کو زمین شمینا ہے
ا نہیں ہے مگر وہ وہ پران رنی کے جو لوگ تھ میرے میرے پاپا کے فادر مطلب میرا دادو اس کا تھا کچھ زمین مگر وہ جنگل تھا اس کو ہم بولتے ہیں کاٹن پلانٹس بھی ہے اس میں اور وہ جیسے فضول پیز جس کو ہم بولتے ہیں فلاور کے ہیں جس کو ہم دیودار بھی بولتے ہیں کشمیری میں اور کئی جیسے ہے بولتے ہیں اور پورا ویسے ویسے بہت سارے ہیں تو وہ جنگل ہوچک ہے جیسے لگتا ہے وہ جنگل ہے جیسے لگتا ہے وہ جیسے لگتا ہی نہیں ہے وہ کہ وہ زمین میں نے دیکھا نہیں مگر یہ بولتے ہیں
اسکول کس میں جاتی ہے
جی جی
اسکول کس میں جاتے ہو پیدل جاتے ہو یا کوئی گاڑی شھاڑی ہے
اور یہ اور ذرفیش سے بدل سکتے ہیں کیونکہ آپ نے فون کاٹ کیا ہے ف
ہو گاڑی میں گاڑی میں جاتا ہو یا پیدل جاتی ہو اسکول جی
اسکول میں جاتی ہوں بس میں وہاں کے ایک بس ہے
اپنی گاڑی نہیں ہے
ہاں میری گاڑی ہے اس کا نام وینیو ہے مگر وہ وہ بابا کو کبھی ضرورت ہوتا ہے وہ باہر جاتا ہے جوان ہوتا ہے ٹھیک کرتا ہے
اچھا آپ اسکول کی گاڑی میں جاتی ہو
میں کبھی کبھی خود کی گاڑی میں جاتی ہوں بٹ جب مذا آتا ہے مجھے گیٹ پ ویٹ کرنا ہوتا ہے یا مجھے آفس میں ویٹ کرنا ہوتا ہے کہ میرا بابا آتا ہے اور مجھے پکاپ کر کے گھر آتا گھر لتا ہے
اگزام ہو گیا آپ کے ختم
ا ایکس جان تو تو م جب سم ہو گئے کہ ان کبھی میں اور م ممی آد گئی تھی اور ہم نے یہ پرری ثابت کیے پیپر سبمٹ کیا اور پھر ہم نے میرے پرنسپل سر اس سے ہم نے لیے اسنگ اسائنمنٹ
ٹھیک سبمٹ کیے اسائنمنٹ
ہاں میں نے اسائنمنٹ سبمٹ کیے ہے آپ مطلب آپ کیا کام کرتے ہو
میں پنچایت پردان رہا ہوں اس سے پہلے میں نے اسمبلی کے لیے الیکشن لڑا ہے اس سے پہلے اس سے پہلے میں جرنلسٹ تھا جرنلسٹ جرنلسٹ تھا میں اس سے پہلے صحافی تھا میں اس سے پہلے میرے دو تین اخبار اپنے تھے تو اس کے بعد میں نے اپنی لائن چینج کر دی آیا آ گیا میں پولیٹیکل فیلڈ میں تو سوشل ورک بھی کرتا رہا اور پولیٹیکل فیلڈ میں بھی آ گیا تو اب چونکہ الیکشن کی تیاری ہم نہیں الیکشن کر رہے ہیں کرنے کی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ میں پھر سے الیکشن لڑوں اور پھر سے لوگوں کی خدمت کروں سوشل ورک کروں تو یہی میرا مشغلہ ہے
ٹھیک ہے مجھے آپ سےچھنا تو میں آپ سے کوشچن پوچھ سکتی ہوں
ہاں پوچھیے پوچھیے ابسولٹیلی آپ پوچھیے
تو میں مجھے بس اب سے ایک بار جنی ہے کی جو لائن جس کو ازمل بو کٹ نہیں ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے کس لیے ہوتی ہے ہوتی ہے ٹھیک ہے ہاں مگر وہ پیڑوں کو تو نقصان پہنچاتے ہیں مطلب پیڑوں کو الگ کر دیتے کیوں کیوں یہ بجلی مطلب ہوتی
دیکھو یہ ہاں نیچرل ایک طریقہ ہے نیچرل عمل ہے اس سے کیا ہے یہ جو زمین سے ویپرس اوپر چڑھتے ہیں بھاپ کی شکل میں پانی سے پانی کیا جب بھاپ اوپر چڑھتا ہے وائپرز بنتا ہے کنڈینس ہو کر کے یہ کنڈینس ہو چاتے ہیں جبھی زیادہ کنڈنس ہوتے تھے واٹر مالک کی اور یہ بادل آپس میں ٹکرائے جاتے ہیں جس سے ایک بجلی نکلتی ہے یہی بجلی زمین پر گرتی ہے آگ کی صورت میں یا پانی کی صورت میں جس کو ہم کشمیری میں آب ترٹ یا نار ترٹ بولتے ہیں اور اس سے اگر آگ آگ لگ اگ گولا گرا زمین پہ تو وہ جہاں پہ گرا وہاں جلا دیا سارے ایریا کو جلا دیتا ہے جو اس کے ریڈیس میں آتا ہے اس کو جلا دیتا ہے اور اگر پانی کا ایک گولا گرا زمین پر کنڈنس ہونے کے بعد یہ بادل کنڈینس ہونے کے بعد ٹھنڈا ہونے کے بعد اگر یہ زمین پر گرا تو اس سے سیلاب آ جاتا ہے یہی اس کا پنڈا ہے
ہاں تو میں بس م مجھے بس ایک اور کیشن ہے اگر آپ پوشے گا تو میں ہی آپ سے بول رہی ہوں کہ آپ کا مطلب آپ کبھی اپ تو دلی جاتے ہیں آپ دلی جائے ہوں گے ہمیشہ کے لیے لب دو تین دن ہمیشہ گئے ہو اوکے تو آپ کو
ہوں ہر مہینے میں جاتا ہوں دو تین دن کے لیے تو پھر واپس آتا ہو
ہاں پ سے اونتے اپ پھر پھر اسی جگہ سے سٹیٹ کنٹری برے ہے کہ نیو جیسے